ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو
میں ٹھیک ہوں تم سناؤ تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب کیسے ہے
شکر اللہ کا تم سناؤ تمہارے گھر پہ سب کیسے ہیں
شکر اللہ کا اور چائی پی
نہیں میں نے چائے نہیں پی آپ نا آپ نے چائے پی
ہاں میں نے پی
تھوڑا آپ اونچا بولیں یہاں پہ آواز نہیں آ رہی
ہاں میں نے پی
اچھا ٹھیک تم نے نوٹس کیا ہے آج کل ہر جگہ جنک فوڈ ہی جنک فوڈ ہے اسکول کے باہر بازار میں مالس میں ہر جگہ برگرس فرائز پیزا اور کولڈ ڈرنکس
ہاں شہ شہری ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں لگتا ہے جیسے ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے جنگ فوڈ جلدی مل جاتا ہے تیز ت ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور لوگ بنا سوچے سمجھے کھا لیتے ہیں
مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بچے بھی اس کے بہت عادی ہو گئے ہیں گھر کا کھانا انہیں پسند ہی نہیں آتا
یہی تو مسئلہ ہے جنک فوڈ دیکھنے میں رنگ ب بے رنگ رنگ برنگا ہوتا ہے ادورتیزنگ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ دماغ پر اثر ہو جا تا ہے لیکن صحت کے لیے یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے
آپ کو یاد ہے بچپن میں ہم گھر کا سادہ کھانا کھاتے تھے دال چاول سبزی روٹی اور پھر بھی کتنے ایکٹو ہوتے تھے
بالکل یاد ہے اور آج کے بچے برگر کھا کر بھی تھ کے ہوئے لگتے ہیں انرجی صرف کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے پھر تھکان اور سس تی آ جاتی ہے
جنک فوڈ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں نیوٹرینٹس بہت کم ہوتے ہیں صرف کیلریز ہوتی ہے جو جسم کا ف جو جسم کو فائدہ نہیں پہنچاتی
ہاں اور زیادہ نمک زیادہ چینی اور زیادہ تیل یہ تین چیزیں مل کر صحت کو بہت نقصان پہنچاتی ہے دل پ دل پیٹ اور دماغ سب متاثر ہوتے ہے
میں نے سنا ہے کہ کہ روزانہ جنک فوڈ کھانے سے وزن بہت جلدی بڑھتا ہے اور ف ر لوگ ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے چکر میں پھنس جاتے ہیں
یہ بالکل سچ ہے جنک فوڈ ایڈکشن کی طرح ہوتا ہے ایک بار عادت پڑ جائے تو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ بنا اس کے مزہ نہیں
مجھے لگتا ہے کہ لوگ جنک فوڈ کو کمفرٹ فوڈ سمجھنے لگتے ہیں جب اسٹریس ہوتا ہے اداسی ہوتی ہے تو پزا یا برگر کھا کر خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں
لیکن یہ کمفرٹ صرف ٹیمپرری ہوتا ہے بعد میں گلٹ ہوتا ہے پیٹ باہر ہی رہتا ہے اور صحت اور زیادہ ب بگڑ جاتی ہے
آپ کو نہیں لگتا کہ پیرنٹس کو اس سلسلے میں زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے اگر بچوں کو گھر میں ہیلدی کھانا ملے تو وہ باہر کا جنگ کم کھائیں گے
بالکل گھر کا کھانا اگر تھوڑا کیرٹ یو بنا دیا جائے تو بچے خوشی سے کھا سکتے ہیں وہ ہر چیز جنک بنانا ضروری نہیں
جیسے گھر میں بنے ہوئے کھانے سینڈوچز فروٹس کے چاٹ دہی یا سمپل اسنیکس یہ سب بھی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور صحت مند بھی
ہاں اور پانی پینے کی عادت بھی بہت ضروری ہے کولڈ ڈرکس اور پیکجڈ جوسز کے بجائے گر اگر پانی یا نیمبو پانی پیا جائے تو جسم کو فائد ہ ہوتا ہے
جنک فوڈ کو ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ یہ دانتوں کو خراب کر دیتا ہے زیادہ چینی اور ایسیڈک ڈرنکس سے کیوٹیز ہوتی ہے
اور پیٹ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے گیس اسیڈیٹ ی ان جک ان جنک یہ سب جنک فڈ کی وجہ سے انڈائجیشن یہ سب جنک فوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے لوگ پهر دوائیوں پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی صحت کے ساتھ بہت نا انصافی کر رہے ہیں تھوڑی سی زبان کی خوشی کے لیے پورے جس پورا جسم خراب کر دیتے ہیں
یہ بات دل کو لگتی ہے صحت ایک امانت ہے اور جنک فوڈ اس امانت کو دھیرے دھیرے کمزور کر دیتا ہے
لیکن پھر بھی سچ یہ ہے کہ جنک فوڈ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اس ٹیسٹ کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے
لیکن پھر بھی سچ یہ ہے کہ جنک فوڈ بہت اور ٹیسٹی ٹیسٹی ضرور اچھا ہوتا ٹیسٹ ضرور اچھا ہوتا ہے لیکن ہم اپنی سوچ کو ٹری ٹرین کر سکتے ہیں جب ہم جانتے ہونے جانتے ہوئے جانتے ہوک یہ چیز نقصان پہنچائے گی تو خود کو روکنا روک نہ سک سکھانا چاہیے
آپ خود جنک فوڈ کتنا کھاتی ہو
سچ کہوں تو پہلے بہت زیادہ کھاتی تھی لیکن جب مجھے اپنی صحت پر اثر محسوس ہوا تو میں نے دھیرے دھیرے کم کر دیا
اور آپ
اب کبھی کبھی بس شوق ا شوق کے لیے روز روز نہیں میں کوشش کر تی ہوں کہ گھر کا کھانا زیادہ کھاؤں
یہ بہت اچھا فیصلہ ہے بیلنس ضروری ہے ہر چیز بالکل چ چھوڑ دینا بھی مشکل ہوتا ہے
بالکل زندگی میں ہر چیز کا بیچ کا بیچ کا راستہ بہتر ہوتا ہے جنک فوڈ کبھی کبھی لیکن ہیل دین وہ روزانہ
مجھے لگتا ہے اسکولس اور کالج میں کی اوئرنیس ہونی چاہیے بچوں کو کو بتایا جائے کہ جنک فوڈ کے کیا نقصانات ہیں
ہاں اگر شروع سے ہی عدت ٹھیک ہو تو بعد میں مسئلے کم ہوتے ہیں ایجوکیشن صرف کتابوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے صحت بھی بہت ضروری ہے
آج کل سوشل میڈیا پر بھی جنک فوڈ کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے لوگ فوڈ چیلنجز فاسٹ فوڈ ریویوز سب کچھ دیکھ کر اور زیادہ لالچ میں آ گئے ہیں
یہی وجہ ہے کہ لوگ واپ ریلا لیتی بھول جاتے ہیں کیمرا کے پیچھے جو چیز تی لگ رہی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے زہر بھی ہو سکتا ہے
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو لمبا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں لیکن اپنی پلیٹ میں وہ چیزیں رکھتے ہیں جو زندگی کو چھوٹی کر دیتی ہے
آپ نے بہت گہری بات کہہ دی پلیٹ سے ہی صحت شروع ہوتی ہے
اگر تمہیں ایک مشورہ دینا ہو لوگوں کو جنک فوڈ کے بارے میں تو آپ کیا کہو گی
میں یہ کہوں گی کہ جنگ فوڈ کو مہمان کی طرح رکھو گھر کا فر فرد مت بناؤ کبھی کبھی آئے روز روز نہیں
واہ بہت خوبصورت مثال ہے میں یہ کہوں گی کہ اپنی صحت سے پیار کرو کیونکہ جب صحت ہوگی تبھی ہر چیز کا مزہ آئے گا
بالکل صحیح پیسے کام سکسیس سب بعد میں پہلے صحت صحت نہیں تو کچھ نہیں
ہاں اگر شروع سے ہی عادت ٹھیک ہو تو بعد میں مسئلے کم ہوتے ہیں ایجوکیشن صرف کتابوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے صحت بھی بہت ضروری ہے آج کل سوشل میڈیا پر بھی جنک فوڈ کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے لوگ فوڈ چیل انڈسٹ فاسٹ فوڈ ریویوز سب کچھ دیکھ کر اور زیادہ لالچی ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ریالٹی بول جاتے ہیں کیمرا کے پیچھے جو چیز ٹیسٹی لگ رہی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے زہر بھی ہو سکتی ہے
زندگی میں ہر چیز کا بیچ کا راستہ بہتر ہوتا ہے جنک فوڈ کبھی کبھی لیکن ہیلدی فوڈ روزانہ کھانا چاہیے
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو لمبا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں لیکن اپنی پیٹ میں وہ چیزیں رکھتے ہیں جو زندگی کو چھوٹا کر دے زندگی میں ہر چیز کا بیچ کا راستہ بہتر ہوتا ہے جنک فوڈ کبھی کبھی لیکن ہیلدی فوڈ روزانہ اور یہ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے اسکولس اور کالجز میں بھی ہمیں اویئرنیس پھیلانی چاہیے بچوں کو بتایا جائے کہ جنک فوڈ کے کیا کیا نقصانات ہیں
کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو لمبا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں لیکن اپنی پٹ میں وہ چیز رکھتے ہیں جو زندگی کو چھوٹی کر دیتے ہیں
ٹیسٹ ضرور اچھا ہوتا ہے لیکن ہم اپنی سوچ کو ٹریین کر سکتے ہیں جب ہم جان تے ہو کہ یہ چیز نقصان پہنچائے گی تو خود کو روکنا سیکھنا چاہیے
تو پھر یہ وعدہ ہوا کہ ہم دونوں جنک فوڈ کم اور ہیلدی فوڈ زیادہ کھائیں گے
وعدہ پکا اور دوسروں کو بھی اس بات کا احساس دلائیں گے
کیونکہ ایک ہیلدی زندگی ہی اصل میں خوش زندگی ہوتی ہے
اور جنک فوڈ سے دوری صحت سے قریبی
چلو اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ